ہلو السلام و علیکم
جیا ال ن ت
اللام و علیکم
کیا
جی بڑھیا ہیں آپ بچہ ہیں آپ کی کیا حال چال ہے خیریت سے سب
ی
ج آپ کے خاندان میں سب کھیلے ہوتے ہیں
اں س مطلب
جی کون کون ہے آپ کے خاندان میں ویسے بتائیے گا
مجھے یہ کافی بڑا کھانا
جی بڑا ہے اچھا ہے اللہ کی رحمت ہے آپ بتائیں کون کون ہے آپ کے خاندان میں
جی خاندان میں لوگ
ج آپ کی آواز تھوڑی دور سے آ رہی ہے تھوڑا سا آپ یہ کریں کہ آپ کی آواز اچھے سے آئے
جی کیا فرما رہے ہیں
جی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیںپ
وہی ایسا لگ رہا ہے دور سے آ رہی ہے کیا آج
جی اپنے ذرا کانوں کو دبا کھے تک لے جانے کا کس کرر
جی ابھی تو آپ کی آواز صحیح سے آ رہی ہے
جی ہماری آواز ہے تو تب بھی تب بھی بدسور بہت ہی خوبصورت آ رہی تھی ابھی بھی آ رہی ہے اور آگے بھی آئے گی ا ناچیزاحب کے جو کان ہیں جی آپ کے ناطذ کانوں کا قصور ہے جس کا آپ نے ٹھیکرا ہمارے بیچارے بھولے معصوم موبائل کے سر پہ مر دیا ہے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے ہم خیر
کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کے ادنا سب کچھ
جی یہ یہ تو ہماری تعریف ہے اسی لیے تو جنتا ہماری تعریف کرتی ہے
جی ہم کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں آپ کی تعریف
جی آپ تو کریں گی غیر محترمہ جو ہیں
جی بالکل کریں گی کریں گی اور بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ کھانا کھایا آپ نے
کھلایا تھا اپنے ہاتھوں سے تو ہم نے کھا بھی لیا
اچھا جی آپ نے کہا کر چک اس الگرا
ہوں جی نکالح کر ہی چکے ہیں سات فی بی گم سے
اچھا ہے
بی ہم نے ہم نے اپنے گھر میں تو خیر کسی کو بتایا نہیں ہے خوابوں میں ہی نکاح صی کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا بس اسی طرح وہ بھی مسکراہ جاتی ہیں باتوں تمججہ تو دیک نہیں ہے کبھی اپنے اصار کو دکھاتے نہیں ہیں کبھی
لگ رہا ہے آپ ان کے رخسار کو دیکھنے کے لیے بڑی ت ب رہے
جی بہت گھنٹوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں پر انہیں یہ ٹاسکوں کا پڑا ہوا ہے کیا ہی کریں
اور بتائیے کیا حال چال ہے آپ کے
جی حال چال تو بیگم نے کیا تھابھی نست نبود کر رکھے
اچھا جی بتائیں آپ کو شہر سفر کرنا پسند ہے
جی سیر سفر کا آپ کیا کریں گے بیگم کی سنیے نا ہماری
بیگم کی چھڑی ہے بیگم تو آ ہی جائے گی آپ کی آپ بتیں نا آپ تو س سب
جی وہ تو سب کر لیں گے بیگن ک سن ن پائیلے
اجی بیگم تو اب کی آ ہی جائیں گی آپ
آ کہ جیں گیار نا ہی نہیں چاہ رہی ہیں
ا جی بالکل آئیں گی کیوں نہیں آئیں گی ایسے پریشان نہ ہوئی ہے آپ کی بیگم ہے
جی پریشان وہ کر رہی ہیں کیا کر پریش پشان کی جا رہی ہیں ہمیں
لگ رہا ہے آپ کا کچھ زیادہ ہی من ہو رہا ہے پھر شار کو دھنے کا
جی ان کے رخ سار کی تو خیر بات ہی الگ ہے میں تو آپ کی سرما جائے ان کے رخسار کو دیکھ اوکے
اچھا بھی بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہے
جی ہمارے خان خان میں تو ہماری نظر سے دیکھو تو ہم اور ہماری بیگم ہی ہے
لگ رہا ہے بب بییرم سے تو زیاد ہی بت کرتے ہیں
جی محبت شبد بھی چھوٹا پڑ جائے اتنی محبت ہے
اچھا ہے خدا آپ پر رحمت بنائے رکھے آپ کی محبت کو نظر نہ لگے کسی کی
جی نظر لگانے والوں کو ہم ن نظر لگ جائیں خود ہی
ا
ایسے کیسے نظر لگا دیں گی
خچ آجی اور بتائیے فلمیں دیکھنے کا شوق رکھتی ہیں آپ
ہاں بتائیے
جی ہمیں تو بےحد شوق ہے فلمیں دیکھنے کا اپنے شوہر کے ساتھ ہم فلمیں دیکھنے جاتے ہیں
دیکھ کہاں جی جھوٹ مت بولتیے شوہردہ آپ کے یہاں بیٹھے ہیں
شوہر زیادہ سچ بول جائن تو یہ بھی ٹھیک نہیں رہتا
جی کیا ہی کرے
زیادہ ہی سچ بول رہا ہے
جی شوہر ہے جھوٹ کا یہاں تک بولیں گے بیگم سے بیگم کے آگے جھوٹ بولا نہیں جاتا نا
مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ یہ ٹاسک خراب ہی کروائیں گے
جی خراب کا تو خیر معلومات ہی نہیں ہے کسی میں دم نہیں ہے جو خراب کر دے ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کیا بھول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں
اچھا ہے اندازہ رہے تو زیادہ ہی ٹھیک
جی نذب وقت معلومات رہتا ہے ہمیں ہم کس طریقے کی باتیں کریں گے کیا کریں گے کیا نہیں
ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنی بیگم کی ٹانگ کھینچ ٹانگ کھینچنے میں ایسے لگ جائےیں
جی بیگم کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں بیگم قریب ہی نہیں آ رہی ہیں کیا کرے
اور بتائیے آپ کے خاندان میں کون کون ہے پھر محترمہ
جی کیا بتائے
کیا بتائیں خاندان میں کون کون ہے یہ بتائیں اور کیا بتائیں گے آپ
جی خاندان میں بہت لوگ ہیں بہت کیا کوئی نہیں ہے شورہیں ہم ہیں کوئی نہیں ہے
کوئی نہیں ہے
ہمیں ہمارے شوہر ہیں بس کوئ نہیں ہے
کیا بات ہے بس یہی تو چاہیے ہوتا ہے خاندان اور کیا ہی چاہیے آپ کو خاندان میں اور
کیا ہی چاہیے کچھ نہیں چاہے
آپ ہو آپ کے شوہر ہو بس
مکمل ہے پھر تو
چپ بیٹھ جا دادی
دن کا کیا رہا آج کا
جی کچھ نہیں رہا بس ایسے ہی نکل گیا د
ایسے کیسے نکل گیا ہم کیا سوتے رہ گئے
جی ہمیں بھی ایس لگ رہا کہ سوتے رہ گئے ہم تو آانچ
جی ند زیادہ ہی نکال رہے بات کر
کیا کرے نیند بہت آتی ہے
پھر رات میں شوہر کو پریشان کر دیتے ہو
جی بالکل
اچھا لگتا ہے ہمیں
ج اچھا لگتا ہے سامنے والا بچارا کام کرتا ہوگا تھکا رہا آتا ہوگا ہے نا
مجھے سچ میں لگ رہا ہے کہ آپ اور ٹسک اسرب کروائیں گے
جی
ج اارے راادے مجھے ٹھیک نہیں لگے کے
جی راجے تو بہت نیک ہیں بھی نم مارے
لگ تو نہیں رہا ہے
جی بہت نیک ہے اور بتائیے آپ ک شوور کرتے کیا ہیں
جی ہمارے شوہر ہر وقت ہمارے پاس ہی رہتے ہیں ہمارے پاس ہی رہتے ہر وہ
کیا بات ہے مطلب کہیں کوئی جانا آنا نہیں ہے نا
ج ہم جانے نہیں دیتے
کیا بات ہے مط توب اتنا ب دین محبت عیشق ہے آپ کو کہ آپ کہیں جانے ہی نہیں دے رہے انہیں
شبد کم پڑ جائےیں جناب
موتر میں پھر گھر میں روزی روٹی کا انتظامات کون کرتا ہے پھر آپ کے
ارے تب جان ہی دیتے ہیں کیا کریں
جی مترما آپ کبھی تو جھوٹ بولتے ہیں کبھی سچ بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولتے ہیں آپ کبھی جانے نہیں دے رہی کبھی جانے دے رہے ہو آپ ہلو ہلو
تو
ہاں جی محترمہ کہاں سے آیا وہول جات تو آ
غائب ہوتے ہیں غائب تو آپ ہو رہے ہیں
ارے محترما ہم تو آپ نے بتایا ن آپ کے پاس میں ہی رہتے ہیں تو پھر کہاں گئے ہوں گے
تھوڑا سا بات کر لیجے ٹسک کمپلیٹ کر لیجیے تھوڑے وقت ادھر رک جائیے
مکمل روپ سے کمپلیٹ ہو رہا ہے احتیاط کے ساتھ میں ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں پورے احتیاط برت رہے ہیں ہم تو اس باتوں میں
کچھ زیادہ ہی احتیاط برت رہے ہیں آپ
جی احتیاط تو برتنا ہی ہوتا ہے ہمیں
آپ کی شیتانیاں کہیں کم نہیں ہوتی
جی کہاں ہوں گی بیگم جب سامنے ہو رخسار کے تو کہاں شیطانیہں کم ہونے کا نام لیں
کہ بیگم کا رخسار کچھ جاتا ہی چلرا
جی آپ کی بیگم کا کیا ہوتا ہے ہماری بیگم کا رخسار تو یہ مانیے کہ ان کی جو گال ہے وہ آنکھوں کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں تو جو اتر ہی نہیں پا رہے
جی ان کی ہنسی ہی الگ ہی ہے
کوا
وشی ساون کی پہلی وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسے تی ہے جوب بارش کے بعد آ جاتی ہے تی ہے
آپ تو زیادہ ہی محبت کرتے ہیں اپنی بیگم کو
جی آپ کتنی دفعہ بتائیں ہم کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے
اچھا خیر چھوڑیے آپ یہ بتائیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں
د رہیںا کہیں
اب کے ابو کیا کرتے ہیں
ابو ہمیں ابو کیا کرتے ہیں ہمیں لنت نہ دیتے ہیں ہم سے پریشان رہتے ہیں اسی میں ان کا دل کا گزر بسر ہو جاتا ہے اپنی بیگم کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کہ جناب کہیں اٹھے کام پہ جائیں بس یہی سمجھاتے سمجھاتے ابو کا دن نکل جاتا ہے یہ اب ابو کا ایسے کٹ رہا ہے ابو کا بھی وقت اور ہمارا بھی وقت اور ہماری بیگم کا بھی وقت
اچھا ہے ایسے ہی کرتا رہے
ہ
اب آپ خوش رہے آپ کی بیگم خوش رہ
کت غیر کرے اللہہ اللہہ مہربانی رکھے
وسے ٹاسک کے لیے آپ نے وقت خب نکالا
جی بیگم ہماری کچھ کہیں اور ہم وقت نہ نکال پائے لاہول واللا قبت
اچھا گیا امرتاس دلی وقت تو تو نکال دیا کم سے کم
ہوں جی وقت تو نکالنا ہوتا ہے ٹاسک کے لیے نہیں ہم نے اپنی بیگ گم گ لیلی نکالا ہے یہ ب
آپ نے اتنا قیمتی وقت جو ہمارے ٹاسک کے لیے بھی آیا
جی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ